السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ کا نام کیا ہے
میرا نام امن ہے آپ کا نام کیا ہے
میرا نام سوجاہد ہے آپ کی عمر کتنی ہے
میری عمر اٹھارہ سال ہے
آپ کہاں رہتے ہیں
میں جھارکھنڈ میں رہتا ہوں
آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں
ہمارے گھر میں پانچ لوگ رہتے ہیں
آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں
میرے والد کاروبار کرتے ہیں
آپ کی والدہ کیا کرتی ہے
میری والدہ گھر کے کام سنبھالتی ہے
آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں ج
میرے دو بھائی اور ایک بہن ہے
ہاں ج ج آپ کس جماعت میں پڑھتے ہیں جی
میں نوویں جماعت میں پڑھتا ہوں
آپ کے پسندیدہ مضمون کون سا ہے جی
میرا پسندیدہ مضمون اردو ہے
آپ کو کون سا کھیل پسند ہے جی جی
مجھے کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے
آپ فرج وقت میں کیا کرتے ہیں ج
میں کتابیں پڑھتا ہوں اور کھیلتا ہوں
ج ہ کیا آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا
جی ہاں ابھی ہ
ہی ہ کھانے میں کیا تھا
آج میں نے چاول سبزی اور دال کھائی ہے
اللہ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھیں ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں ہ
میں پٹنہ جا رہا ہوں
آپ کس سے سواری سے جائیں گے ہ
میں ٹرین سے سفر کروں گا
اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ
ا آ آپ بھی اپنا خیال رکھیے